وعلیکم السلام
الحمد للہ اللہ تعالی کا شکر ہیں ٹھیک ہو
بیاھی
ہلو ہلو
مل
ہلو آپ ٹھیک ہو
خ جی جی
گھر میں سب
ا آ
آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہیں
ارے
ہاں تھوڑا ہاں میں نے بولا اب گھر میں سب ٹھیک ہے نا
ہاں الحمد اللہ سب اللہ کا طرف ہے سب یہاں پہ ب آپ سن آپ کا سب
میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آج بات کریں گے جو غذا ہوتا ہے نا فیوریٹ ٹائپ کا غذا
جی جیتدہ تھا
ہاں بالکل بالکل ہر انسان کی اپنی پسند اور ذائق ہوتا ہے کسی کو میٹ مٹھا پسند ہوتا ہے کسی کو فاسٹ فوڈ جبک کچھ لوگ جو ہے گھریلو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں میری اگر میں اپنی پسند کا کھانا بتاؤں وہ بریانی ہے مجھے بریانی اپنی لذیذ ذائقہ خوشبو اور مختلف مصالوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جو ہے بہت مقبول ہے جب بھی گھر میں بریانی بنتی ہے نا یا دعوت میں بریانی ملتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے
جیھ ہے چل تو مدری بریانی سک سے زدہ پے خاص ط پ سکن ب بریانی اس کی کچھ بھیائے درو خش کر دیتا ہے تو اور آپ کو اور کون سا فیوروریٹ کھانا ہے آپ کا
بالکل ہاں
ہوں
کیا کیا
اور میں نے پوچھے ہو کیا اس کے ساتھ اگر تندوری روٹی ہو قورمہ ہو اور چلا دو تو اور نہیں مزہ آ جاتا ہے جی اور آپ کو کون سا اور کون سی چیزیں اچھی لگتی ہے
اور مجھے کھانے کو اچھا لگتا ہے چکن
اے و تو بہت ہی اچھا ہے نا اور پتہ بھائی قورمہ بھی بہت عییک ہوتا ہے
بالکل بالکل
مجھے تو گھر کا کھانا ہی سب سے اچھا لگتا ہے گھر کا کھانا صاف ستھرا ہوتا ہے ہیلدی بھی ہوتا ہے اور اس میں اپنا مل بھی بہت محسوس ہوتا ہے
بالکل بالکل اگر ہم دیکھیں گے نا یہ جو ابھی میں نے بولا پہلی مجھے بریانی پسند ہے بریانی صرف ایک کھانا نہیں بلکہ ہماری تہذیب اور مہمان نوازی کا بھی حصہ ہے اگر آپ دیکھیں گے نا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بریانی مختلف انداز سے بانٹی جاتی ہے ہر شہر کے بریانی کا ذائقہ کچھ الگ ہوتا ہے اس میں چاول گوشت چکن مسالے اور خوشبوودار ہربز کا استعمال کیا جاتا ہے جو اسے بہت لذیذ بنا دیتی ہیں وہ
جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ہوں
بالکل اگر ہم دیکھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بریانی جو ہے اسی لیے پسند ہے کیونکہ اس کا ذائقہ بہت دلچسپ ہوتا ہے ہر جو ہے نوالی مختلف مسالوں اور خوشبو سے بھرپور ہوتا ہے ہے نا اس کے ساتھ رائتا سلاد اور آنچار کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ہے نا گرم گرم گرم گرم بریانی کچھ خوش گ
ہاں ہاں میں نے آپ کو کہا ن شوعات میں مجھے بھی بہت پسند ہے بریانی خاص کر کے ایسے سلاد ہو مٹن قورمہ ہو ساتھ میں تو اور بھی مطلب لذیذ مزہ ہی بھی آ جاتا ہے اور میرے م ہ
اور ہمارے گھر میں پتاہ ہے ہمارے گھر میں خاص مقام پر بریانی ضرور بنتی جاتی چاہے عید ہو شادی ہو کسی کی تو بر ڈے ہو یا کسی کی مہمان مطلب مہمان آ جائے گھر میں تو ہم بریانی ضرور بناتے ہیں
جی جی ہمارے گھر میں بھی میری ہمیں بھی ہے نا بہت مزید بناتی ہے اس کی سیدھا بھی ابھ مجے گا ج سبزی روٹی ہے اس کا سواد بھی کبھی اور نہیں ملتا موھے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے اور اس کے ساتھ میٹے میں کو پسند ہی ہے پکنی ہے اور کھیت کے م تور چاہیے مجھے بہت پسند جی
جب جب پتا ہے جب ہمارے گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کر بیٹھ کر بریانی کھاتے ہیں نا تو محبت اور خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے اس طرح کھانا صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں رہتا بلکہ رشتوں کو مضبوط بنا بنا کا بھی سبب ہے یہ بریانی کی قسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ چکن بریانی ہے مٹن بریانی ہے بیف بریانی ہے اور ویجیٹیبلس بریانی ہے مجھے چکن بریانی سب سے زیادہ پسند ہے لیکن کیونکہ یہ حال کی اور بہت مز دار ہوتے ہیں اس میں استعمال ہونے والی مسالے اور چاول کا بہترین میل میل ہوتا ہے اس چاول کا اور مجھے چکن بریانی سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو
جی م اس کے عو بھیہ پسند ہے پر مجہ ن تکھا نہیں کا سکتی مجھے تکھا زیادہ پسند نہیں آتا ا کم مسالے جیسے کہ دیکھیے نا ہل کاا مسالے دار کھانا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور اس سے صحت بھی ٹھیک رہ جاتی ہے تو پٹ میں ج کرتا ہے
بالکل بالکل ہمیں اپنا پسندیدہ کھانا ضرور کھانا چاہیے لیکن ہمیشہ احتدال کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ مسلے دریا آئلی کانا جو ہوتا ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اسی لیے ہمیں ہال سبزیاں دودھ اور دوسرے غذا چیزوں کو بھی اپنی غذا کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ جسم کو تمام ضروریا اجزا مل جائے
جی جی ہاں جی جی بک صح مطل اس لیے ہم سج کانا چاہیے کبھی کبھی نہ پھل اور سبزیاں بھی رانی چاہیے ان میں بہت ساریے اور ہوتا اور ڈاکٹر بھی یہ سلاح دیتے ہیں نا کہ جنک فوڈ زیادہ یہ سب ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں پیا برگر اور فرینچ فرائز بہت یہ جنک فڈ موٹاپا اور بیاریاں بھی
آپ کی نیٹورک تھوڑی کم ہے آپ کی آواز رک رک کر آتی ہیں تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایو سالو کئییے
جی جی ابھی آئی ہاں کہہ رہی ہ ہو یہ بچوں میں ایسا موٹا پا یہ دوسری بیماریاں ہو رہی ہے جنک فوڈ کی وجہ ہے نا یہ برگر پیزا فرینچ فرائز کھا رہے تو ب یہ روکنا چاہیے ہوں
بالکل جیسے کہ آج کل فاسٹ فوڈ بہت مقبول ہیں جیسے کہ آپ نے بتاایا گیا ہے اور بہت سے لوگ جو آپ نے ابھی بولا برگر پیزا ہو اور فرائڈ چکن کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ کھانے لذیذ ہوتے ہیں لیکن ان کے حد سے زیادہ استعمال صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس مقابلے میں اگر ہم دیکھیں گے گھر کی بنی ہوئی بریانی زیادہ صاف اور بہتر ہوتی ہیں خاص طور پر جب اسے مناسب تیل اور اچھے کوالٹی کے انگریڈینٹس کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے نا مطلب کہ باہر کی بریانی دیکھی مسالے دار زیادہ ہوتی ہیں
ہ ہوتی ہے اسی لیے تو باہر کی مجھے زیادہ پسند نہیں آتی ف رہنا چ ن اور پھل فروٹ بھی ہمیں کھاتے رہنا چیے آرام سے کرونچاہیے کے لیے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے اور یہ کھاتے رہنا چاہیے میں تو تھا دیتا تھا کچھ کھانے میں الگ ہی مزہ آتا تھا اس اور ج جی کھانا صرف سا چاہے ہاں جی بلکہ اچھی صحت کے
پیڑ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے بلکہ مختلف تہذیبوں اور روایتوں کے پیچھے بھی ہوتا ہے ہر ملک اور ہر علاقے کے اپنے جو ہے مشہور کھانے ہوتے ہیں جو اس کی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے بریانی بھی ان کھانوں میں سے ایک ہے جو لوگوں کو ایک جو ہے دسترخان پر جمع کرتی ہیں اور خوشی کے لمحوں کو یادگار بناتے ہیں آ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہر انسان کا اپنا پسندیدہ کھانا کھانا ہوتا ہے لیکن میرا پسندیدہ کھانا بریانی ہے اس کا لذی ذائقہ دلچسپ خوشبو اور یہاں
ہاں جی وہ توب بھائی پر ہمیں کھانے سے پہلے جسملہپٹنی چاہیے اور کھانے کے ال کا شکر ادا کرنا چاہیے اسلام ہمیں کھانے پینے میں بھی ا کہ تعلیم دیتا ہے ہے نا اگر ہم اچھے اور حالات پزا کائے س کا خرچ نہ کرے تو یہ ہمارے لیے دنیا اور نے دونوں میں بہتر ہے
بالکل بالکل بالکل اس کا جو یہ میں ابھی بیٹھے ہیں اب اپ پہلی میں اپنی پسند کا بولوں گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس کا لذیذ ذائقہ ہوتا ہے دلچسپ خوشبو اور ذائقہ اہمیت اسے میری پہلی پسندیدہ بناتی ہیں میں جب بھی بریانی کھاتا ہوں نا تو بہت خوش محسوس کرتا ہوں ہمیں اپنی پسند پسندیدہ خانہ سے لطف اندوز ہونا چاہیے مگر ہمیشہ صحت مند غذا اور اعتدال کا خیال بھی رکھنا چاہیے اسی طرح ہم صحت مند اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں
جی بالکل بالکلھی بریانی پ یہی چ کا چانا الگ ہو مسالے سنتل ہو اور گوش بالکل گرم کو تو اس کی جو خوشبو اور ذائقہ ہوتا ہے وہ ان کو جیتا ہے ہوتا ہے ایسا اور الگ الگ شہروں میں بھی ہے نا ان کی ال جیسے حیدرآباد بریانی اور لکو بریانی دونوں ہی جی جی ان کا سواد الگ ہوتا ہے حیدرباد میں تھوڑا نک ہو ہوتا تو مجے تو جی جی
بالکل آپ سے بات کر بہت اچھا لگا امید ہے کہ آگے بھی ہم اسی طرح کسی اور موضوع پہ بات کرتے لیکن جب میں آپ یہ کہہ رہا ہوںگا بریانی ضرور بنانا
جی جی بالکل بالکل آپ آئیے ہمارے گھر پہ میں آپ کو ب ب س گ ٹھیک ہے اللہ حافظ